ہیلو ہاں کیا ہو رہا ہے
ہاں آواز آئی صاف
ہاں آواز آ رہی ہے
اچھا تم سے بات ہو جاتی ہے پتہ اچھی آپا وہاں کسی سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے اس پہ یا اس کی طرف کچھ نیٹورک پرابلم جو بھی ہے کچھ دقت ہو رہی ہے
کچھ پرابلم ہے شاید ہےاینگ لگ رہا ہے
ہاں ایک دن ہم نے اچھی آپا پاس کیا تھا تب بھی جو نہیں
وہ باہر کمرے میں جب آتی ہے تب بات صاف ہو پاتی ہے
ہاں پھر زوبیا والے پہ ہوئی ہمیں کہا ادھر ان سے بھی ہو جائے
ہاں ہاں ہاں
وجے ہو ہی نہیں ابا بیٹے دونوں بہت اوچک رہے تھے تبھی ہم باہر کمرے میں آ کے بات پہ ہم نے کہا جو ہے آواز اس پہ ہلکی دھیرے آتی ہے اور یہ دونوں بولیں گے تو ہمیں اور نہیں کچھ سمجھ میں آئے گا
ہاں
ہمم کہنے لگے کہ جو ہے مما آپ سو گئی تھی میں اور پاپا ا موبائل دیکھ رہا دیکھ رہے تھے ہم نے کہا اچھا بھائی ہم نے جو بھائی کام کرے گا تھکے گا وہی تو سوئے گا ہے آج نہیں ایس چیز کو طبیعت بھاری بھاری لگی تو آج نہیں گیا تھا
میری نہیں آپ کو کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری نہیں
بس ادھر کرتے رہتے موبائل دے دو یہ کر دو وہ کر دو یہی سب نہانے کے لیے پاپا نہانے کا میں تو رہان جاؤ جلدی سے نہ آو تمار بات ا نہانے گئے ہم سوچے کام سے ہم فرصت ملے پیچھے سے گیا پاپا مجھے بھی نہانا ہے تو ان کے پاپا نے پھر یہ روز نہا دیتے ہیں ہم بھی سوچتے چلو میرا کام ایک کم ہوا رو نہا لیتے ہیں دونوں ساتھ میں ان کا صابن وابن سب وہیں جو ہے پاپا نے بھیجا ہے نا کہ جاؤ مما کو پریشان کرو جا کر کے ہے نا ہاں تو چلے جاؤ چپ چاپ بہت ابھی جب تم موبائل دیکھو گے نا تو پھر ہم دیکھنے نہیں دیں گے دیکھو ان کے پاپا بھیجنے کی جاؤ اس کو پریشان کرو جا کے بات سنو کر میری بات سنو میری بات سنو پاپا سے کہو جا کے رکھو رکھو میرے ساتھ کھیلو جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ تم میرے بیٹے ہو نا مما کے اچھے بیٹے ہو نا جاؤ مما جب ہم الگ آتے ہیں فون پے بات کرنے کے تو دونوں کو بہت چول مستی ہے وہ ان کو بھیجیں گے اور کہتے پوری بات کہتے کہتے کہ جو ہے جانا اور کبھی کبھی تو تیے سنھاتے ہے کہ ہمیں سناائی بھی دے جاتا ہے جانا ہو نہا مما دے فون تو رونے پٹنے میںیں لگ رہا بائی چلانے لگنا ہی ہے دیکھو مجھا پاپا کا فون دیکھو اکلے وہاں چلا رہے ہیں تمہیں یہاں بھیج دیا اور کیا پاپا کی ت ٹرک سمجھ نہیں پائے
ہاں پاپا نے ان کو بھیجا یہ ابھی گئے ہاں ہاں
روجو نہ نکالا اس نے کے اندر سے جپ کلی پلی کوچ جس سے تم ڈرتے بہت ہو
تب تک کھا لیتے ہیں
رحان کھا تو لیتے ہیں ماشاء اللہ ابھی کھچڑی بنائی تھی تو جو ہے کیا نام ہے صحیح سے صحیح سے بیٹا کھچڑی بنائی تھی تو کہنے ارے میں یہ کہاں کھاتا ہوں میں آلو والی کھاتا ہوں نے کہ دیکھا ہے اکرام بھائی آ گئے کس کو کس کو پڑے ہو تم بھائی کو وہ بہت پسند ہے نا
ہم ہم ہم تحری
ہاں تو کہ نا میں یہ کہاں کھاتا ہوں میں آلو والی کھاتا ہوں مجھے وہی چاہیے ہم نے ان سے کمنے کا دیکھا اکرام بھائی آ گئے
ہاں ہاں ایک اکرام کی طرح ہے یہ اچھا اکرم ماشاء اللہ کچھ بھی کھا لیتا ہے
ان کو جو ہے کیا نام ہے تحری زیادہ پسند ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے دوپہر میں تحری بنا دیا کو جب گھر تھے وہاں تو جو ہے بنا دیتے تھے تحری یری بہت پسند ہے اور ان کو بھی بھائی قانونی مطلب وہ بھی بتیا تھے نمک کم ہے یہ ہے وہ ہے ہر چیز جیسے برابری سے ایسے ہی یہ بھی بتا دیتا ہے ہاں اور صاف صفائی پہ بھی بہت دھیان رکھتے تھے یہ ایسے یہ بھی ہے صبح سے میں نئے کر پہنی ہے نہا دوبارہ وہ تھوڑی نا پہنی کہنے لگا یہ نہیں پہنے گا یہ میں پہنے ہوا تھا
اچھا
نیا سٹ پہنا ہے
دوسرا پھر پہنیں گے صبح دوسرا پہن گے شام کو دوسرا پہنیں گے
پہنے رہیں گے اتار دیں گے اگر تو وہ نہیں پہن گے اور یہ پہن لیتے کہ اگر صاف رہے اگر تھڑ دیر بھی پہنے ہو تو پہن لینا
کاابل نہیں ہے
بہت دماغ چھیلاتا ہے آج بیٹیا اس قدر بھی گرمی ہے اور آج میرے سر میں ایسی دقت لگ رہی او و افو ایسی کا لگ رہا کوئی دماغ میرا بے کار کر ہی دے رہا صبح دھڑکن اور بیٹ ی والی تو کھاتے ہی کھاتے پتہ نہیں گرمی سے ہو سکتا بھائی اور پھر پتہ ہے وہ جو رات ریلیٹیو پین کھاتے ہیں وہ بھی ہم نے کھایا اور پھر بھی سوئے ویسے غفلت والا کہ بار بار سر کوئی نوچ رہا پھر ہم نے دو ڈسپلن ایک ساتھ پانی میں گھول کے کھائی ہیں اور تب بھی نہیں نہیں وہ نہیں کھائی تھی کیونکہ اس کے ہم ریلیٹو کھا چکے تھے پھر دو ڈسبن ابھی کھایا ہے ہم نے وہی تین بجے وہ بھی کھائی ہے بیٹیا آج ساری کھا ڈاالیں ہیں کھا لی وہ بھی کھا لی وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دن میں زیادہ دقت لگے تو کھا لیجیے گا تو وہی لیپٹن بھی ایک کھائی تھیسے سو لیتے سوئے تو ویسے غفلت والا جھٹکے والا جیسے ا جیسے سر میں لگا کسی نے نوچ لیا نہیں وہ پھر ایک دم سے اٹھے پہ پھر سر میں لگا کسی نے ایک دم سے نوچے جیے سر میں
تو وہاں گرمی بھی بہت ہوتی نا اس سے بھی بہت پریشان
ہاں پھر لائٹ چلی گئی کئی گھنٹے تو پھر باہر کمرے میں لیٹے رہتا ہے افو پھر بچارا پنکھا طرح یہ لوگ بھی بیٹے رہا اندر چارجنگ ملا ایک ایک سال بس چلا بھیٹ اس میں تو سب پیسے چلے گئے ہمارے ہاں صحیح ہو جائے گا مگر وہ گیارہ سو کے قریب بیٹری پڑے گی اس میں
ارے تو بیکار ہے دو ہزار کا تو نیا کتے کا تھا تو ہوں نہیں نہیں تو فائدہ نہیں اسے ہوں فائدہ نہیں ہے اس میں کچھ
ہاں ر سوئے تھے بار بار اٹ رہے ہیں بار بار اٹھ رہے ہیں ہمار کے سر ایک دم بےیکار دو ڈسپین کھایا تب بھی انیس بیس میں نہیں فرق پڑا ڈسپین سے ہوں اب لگا ہے کچھ انیس بیس اپنے آپ لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ کم نہیں ہے
ہوں وہ دقتیں جب ہو جاتی ہیں تو اور پھر کمزوری بھی آ جاتی ہے جسمانی بھی ذہنی بھی تو اس سے بھی ہوں نہیں یہ کہتے نہیں فر فکر ہے غم انسانوں کا فکروں سے بھی بہت ہوتا ہے فرق
ہاں دماغ پہ زور دماغ زیادہ لوڈ اٹھا نہیں پاتا ہے سب یہ ہے
ہوں تو ابھی کیا کرے لیٹی رہتی ہوں
نہیں ابھی چاول بنائے تھے خالی اچھی آپائی تو وہاں بلن کاٹا تو ابز لگانے آئی تھی نہیں لیٹر ہے دوپہر میں بہت دیر ہاں ان لوگ کی بلیاں سب کاٹ رہی ہیں
ہاں
تو ذرا دیر کے لے ائی تھی پھر جب اندر بارہ بجے آ گئے ہیں تو اسلام بھائی آئے تھے لینے تو تینوں کو لے کے اسلام بھائی پھر چلے گئے تھے
اچھا اسپتال تک آئے ہوگے تو وہاں سے گھر آگئے ہوئے ہیں تو بلی تو ان کی وہاں تو پلی والی ہے کیسے کاٹ لیا میری اچھا بات بھی نہیں ہوئی ادھر
ہاں زبیا کے آپ زوبیا کا نمبر اس اسلام بھائی کے لگ چکے ہیں ربز ذوبی اسلام بھاںی تو پہلے پٹ چکا ہوں ان کا اللہ
اچھا اسلام بھائی کا تو فونو پہ بات ہوئی اور ارہان کی وجہ سے بات کرتے ہیں تو ارحان سے پوچھو کس کا فون ہے تو اورحان کہتے ہیں حافظ جی کا فون ہے
ہاں میں جینس باہر لگتاہے
کہتا ہے پھر ہنستا ہے کہ دیکو ہم غلط ب
مذاق میں بتاتا حافظ جی کا فون ہاں نہیں اسلام بھائی کے چار ڈز لگی ہے اب زوبیا کے آج دوسرا ڈوز تھا
ابی واں کیا بلی کے بچے بہت ہو گئے ہیں تو جو ہے اب بلیاں اتنی ہوگئی افرادی سے کوئی
چار بچے شاید اپنی ماں دیے
چار دے ہاں تھوڑے تھوڑے دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے کھانا پینا سب کھائیں گے یہ کبھی کبھی ہم سے کہتے ہیںے ہم نے بھیا ہم نہیں پال پائیں گے ہم دو بچے بچے پال لے ہیں ڈات دو کو اپنا پالو اپنی ساس کا پالو ابو کا ہاں ہم نے گات دو کم سنبھال تےگںے اور پھر ان کا لٹرن پیشابفا کتنی ذمہ داری باہر چلے جا پھر ڈر لگے کتے نوئے تو دکھ بھی لگتا ہے جب پالو تو محبت ہو جاتی بہت درد ہے آج کل تو بہت زیادہ ہے کل بات ہوئی تھی کل بازو کی بہت زیادہ ہی تکلیف بڑھ گئی ہے
ہاں لیکن تو کام ہم نہیں کر پا رہی بلیوں کو تو اٹھایا کرتی ہیں ان کو تو کھانا دے نا پانی ہے نہ سب کچھ رکھنا ہے ان کے لیے ٹائم سے
ارے ان سے بھی کہتے کہتے منہ تھک گیا کہ بھیا جو ہے ان لوگ کو وہ کرو سب کو باہر جنمبی جنگلی بلیا ہیں یہ یہاں رہ لیں گی اسی ماحول میں باہر ہی نہیں جانے دیتی ہیں وہ باہر جاتی ہوتی تو ان گھر میں نہ اتنی گندگی ہوتی نہ ان کو اتنا کام بڑھتا
ہاں بہت کام پڑتا ہے زین دروازہ بند رکھتی ہیں چھتی پر سے چلی جائیں ہم گھر میں
امم
اچھا یہ کھانا دیتی رہیں گی تو وہ آتی رہیں گی کھانا کھاتی رہیں گی
ہاں لیکن گھر پہ تم یہ کرو شام میں کٹوری میں دودھ رکھ دو ان کے وا مرو کیا آدھا ہے نیمبو کے پیڑ کے نیچے وہ بتاے دودھ میں سے آئے گی بلی تو وہ چوہے گھر کے ختم ہو جائیں گے
بہت چوہے ہو گئے ہیں ہاں
ہوں پھر آئے ہو شیطانی کرنے
آپ رکھیے آپ
کیوں رکھے فون ہم نہیں نہیں پاپ پاپا کیوں نا بھیج رہے پاپا تمہارے پریشان کر رہے مجھے نہیں کاٹنا نہیں ہے ادھر سنیے ادھر سنیے آپ جائیے وہاں دیکھیے پاپا اکیلے نہیں کاٹ دیجیے ہم سے کہنے کاٹ دیجے ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے ان کے پاپا دیکھو ان کو یہاں بھیج کر کے خود اکیلے فون دیکھ رہے
میرے بھیا نے اسکول کا کام پورا کر لیا
اسکول کا کام ان کا کل ہی پورا ہو گیا تھا کر لیا تھا کڑی بڑی مصیبت سے
بھیا ممی کا بیٹا
امی کا بیٹا بہت تیز بہت گھر آنے کے لیے بالکل بےکرار ہیں تمہارے پاس آنے کے لیے کل ہم سے کہ رھے ننا چلو تو پرسوں تو گئے کل کل چلو تیفور بھائی کی یاد آ رہی مجھے ممی کی یاد آ رہی جہاں موبائل چلانے ملتا ہے بس اسی کے دیوانے ہو جاتیں ہیں یہ ننا سے زیادہ جو ہے ان کو اسی لیے کہتے ہیں آپ کا فون دیجیے ذرا سا ہاں ممی کو فون دیکھیں گے اس میں ڈرائیونگ سیٹ ہی ڈرائیونگ سیٹ اتارتے وہ دیکھیں گے یہ وہ طیفور بھائی چلو بس طیفور اور ممی ہم نے کہ اسی لیے بیٹا ننا ختم ممی
فون بھیا پانچ منٹ دینا ہاں بیٹا
ممی دیکھو ماما فون نہیں دے رہی ہے ابھی ہم بات کر لیں تو بات کر چکیں گے ہم اپنے بھیا کو کو فون دے دیں گے ٹھیک ہے آپ پاپا پاس جائیے اور ایسے یہاں چائے نہیں پیتا ہے اس دن نرسو وہاں گئے وہاں جو ہے چائے اور بسکٹ کھا لیا اس کے بعد بدلی چائے تھی وہ بھی پی گیا
اور یہاں بی ہمکو چائے پی لو بس کھا لو تو نہیں کھاتا ہے
وہاں ایسی حرکتیں کرتے ہی ہے کہ جو بات ہم کہیں اس کی الٹ کر دی جو وہ لو کہتی ہیں چلاتی بہت ہے کچھ نہیں اور دودھ کہاں پیتا ذرا بھی دودھ کی چیز کچھ نہیں کھاتا مجن نے اس کو دودھ بسکٹ کھلایا کھا لیا اس نے
اب یہاں نہیں کھاتا واتا کتنا کہتے ہیں بھیا دودھ پی لو دودھ پی لو نہیں لیتا ہے
نہیں کھاتا ہے اچھی اپا رو کے دو دن اس نے دونوں دن اس کو صبح ناشتے ہیں اووٹس بنا کے دیے اس کےلئے خاص کر کر اس نے کھا لی اور ہم نے کہا آے یہاں گھر پہ رکھی ہے ہم بناتے ہیں کھاتے ہی نہیں ہے ارحان نہیں
ہاں اورحان نے یہاں بھی تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹیا پانی پیا کرتا سوتے سے اٹھ اٹھ کے اس کو دودھ دیا کر تھوڑا پی لیا کرے
اور تم نے ایک بار جو ہے اس کے سیپر میں دودھ رکھے تو کیسے بھرنا گیا تھا کہاں پیا تھا اب بتا رہے ہیں کہ ایسے کر کہو گی نہیں کھاتا ہے اور جہاں جائے گا وہاں کھا لے گا وہی چیز ہاں اوٹس اچھی آپا جو بناے تو اس کے لیے خاص کر ہم نے پیکیٹ منگایا کہ بھیا میرا وہاں کھارا تو یہاں بھی کا لے گا نہیں کایا وہ سارا ہم نے کھا کھا کے ختم کیا بتاؤ اور ابھی اس دن زبردست سی مما کے لیے بنایا جتے ہیں زبردستی تھوڑا بہت کھلایا اور بھی اس نے بنوایا ہے مما میں کھاؤں گا بنا دیجیے میں کھاؤں گا بنا دیجیے ہم نے جو ہے بنایا مگر جو ہے اس نے نہیں کھایا
اچھا
یہ نوٹنکی کرتے ہیں
اور یوں کھا لیتے ہیں
اور ابھی کہیں اور جا کے کہیں گے کھا لیں گے بت ہے نا چائے یہاں کبھی بھی پیتی ہی نہیں کبھی بھی نہیں پیتا ہے اور اس دن ہو مان نہیں پیتا ہے اور شیوا بھابھی بنا کے لائیں اور اس نے وہ زیرا فین بھی چائے کے ساتھ کھا لیا اور جو میری بچی ہوئی چائے تھی وہ بھی پی گیا ہمیں تو حیرت ہوگئی یہ کر
اس میں بہت قابل ہے یہ
ہاں اب آ کے ان کے ابا بھیج رئیں بار بار آ کے چلے گئے
آ کے دیکھ رہا آ ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر ہاں اللہ حافظ